السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی جی آپ آ بڑی مست روح وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو جی الحمد للہ شکر اللہ کا مجھے بتایا بہت مصروف ہوتی ہے آج کل میں نے آپ کو ابھی فون کیا تھا آپ مصروف تھی کہہ رہے تھے آپ کس کے ساتھ مصروف تھی تنی رات کو
جی میں مصروف نہیں تھی وہ میں نیچے سے کر رہی تھی اپنے پتا کوپون ان کو بول رہی تھی کہ آپ نیچے آ کے اپنی دوائی کھا لیجے اور مجھے پھر فین اوپر چڑھانا ہے
اچھا آپ اوپر اکیلے سے ہوتی ہو
جی جی جی
آپ کو تو مبارک ہے پھر
سلامت میں تو اپنے گھر میں اکیلے ہی سوتی ہوں
اچھا مجھے پتتا تھا آپ پاپا کے ساتھ ہی ان کے کمرے میں سوتے ہیں
جب ٹھنڈ ہوتی ہے نا ونٹرس
جی
ٹنڈ میں سردی کے موسم میں
اچھا ٹھیک ابھی آپ اکیلے کمرے میں سوتی ہیں
جی جی جب شدید سردی ہوتی ہے تب میں اس کمرے میں سو
اچھا آپ کو ڈر نہیں لگتا ہے اب ویسے تو اپ بڑی بز ہے لیکن پت نہیں آپ کو کیسے اکیلا ڈرنے لگتا ہے
نہیں اتنی بکت نہیں کرنا ان چیزوں کے لیے
ہا سے آپ ڈرتی ہیں آپ بھول گئی ہے
وہاں ان سے تو میں ابھی بھی ڈانٹتی ہوں
وہی آپ کی با پھر کہاں سے ہوتی ہے
پھے والے کمر میں
سب تین لوگ تین الگ الگ کمروں میں اپنے اپنے کمروں میں سوتے ہو
جی
اچھی بات ہے یہ تو اچھی بات اچھا ٹھیک سب کو اپنی اپنی پرائیویسی ملی ہاں اچھی بات ہے اچھی بات ہے بہت اچھی بات یہ کب تم نے یہ قدم اٹھایا عقل الگ سونے کا پہلے جب مجھے پتا ہے تب تم تم ہمیشہ سے الگ سے ہوتی تھی مجھے یہ پتا ہی نہیں مجھے جیسے لگتا تھا کہ تم اس کے ساتھ ہی کمرے میں سوتی ہو
نہیں نہیں بہت پہلے سے
اچھا ٹھیک پھر تو مجھے پتا ہی نہیں تھا ادی بھائی اتنی دلیر ہو گئی ہے
ہ بہت پہنس
اور کیا باپا ک لائٹ ہے آپ لوگ کو
ہاں ہاں پاور ہے ہمیں
اچھا جب آپ بو رہی تھی اور کیا آج بول رہے تھے تھرٹی سیون ہے آج اتنا مطلب مجھے اتنا پسین مجھے آنکھوں سے بھی مجھ لگا پسہ آیا
مجھے لگتا ہے بہنوں کے جو پیچھے والا یہ حصہ ہوتا ہے نا پیچھے والا بالوں کا نیچے والا اس کو جیسے زیادہ پسیینات ہے
اور کیا مطلب میں تمہیں بتا ہی نہیں سکتی مجھے گیلے ہو گئے تھے بال جب تم نے مجھے
مان نے نہا آ بیٹھانی لب آنیس
میں بھی ابھی سوچ رہی ہوں میں نہاؤں پھر جا کے مجھے نیند آئے گی میں سوچ رہی ہوں انفیکٹ میں کوئی ٹی شرٹ ٹھنڈ گھی ل کا تو پھر میں اس میں پیر لاپیٹوں گی کیوںکہ مجھے پیر اتنے گرم ہے ادی میں تو میں کیا ہوتا مجھے ن مجھے فین بھی چل رہا ہے لیکن مجھے ویسے مجھے گرمی نہیں لگتی مجھے پیروں میں مجھے بے چینی ہوتی ہے پیروں میں گرمی سے مجھے
مجھے فین چل رہا میں میرے کو کھڑکی کھلی ہے کھڑکی نا پوری ٹانگا وٹا نہیں فین بھی ہے دروازہ بھی کھلاا ہے مجھے اتنی گرمی ہوگی
نہیں مجھے کھڑکیاں کھلی ہے ویسے ساری لیکن وہ نا جالی والی تو باند ہے
مجھے ساری کھڑکیاں پلییا
اور فین بھی ہے آج ٹھیک ٹھاک چل رہا جب پھر اصل میں جب نیند آتی ہے نا پھر مجھے نہیں لگتا ہے پھر اس کے بعد گرمی ورمی لگتی ہے ہاں لیکن تھوڑی تھوڑی ہوا چلنی چاہیے یا تو نیچرل ہوا ورنہ فین کی ہوا
کوئی نہ کوئی ہا چل نہیں جائے ورنہ بہت گرمی ہوتی ہے ہے نا
ہاں اور کیا بہت گرمی ہے
تم آج ونیورسٹی گت ہی
نہیں نہیں نہ تو گار پی میں چتا ڈی سی آفس گئی ت
کیوں
مجھے تھا نا وہ جواب کے لیے میں نے ڈالی تھی درخواست ان کو
اب تمہیں سرکاری نوکری ملے گی
ادھر متب وہ ہوتا ہی ہے کیس تو آپ پھر بھی ڈالا ہے تو آپ دیکھیں گے کیا کریں گے خدا بہتر ہی کرے گا
ہان اللہ تعالی کچھ بہتر ہی لکھا ہوگا
مطلب ایسے تو اب نہیں ملتی ہے مگر پھر بھی نا وہ ہوتا ہے نا خود کی ہاں کوشش
ہاں آپ کرو کیا پتا کبھی کبار ہو سکتا ہے جب آلہ چاہے گا تو ہو جائے گا وہگی نسییب میں تو کوئی نہیں لے گی
لیکن آپ تب بہت ویست تھی نا اپنے اس کام سے بچوں کو پڑھانے میں آن لائن
جی میں اس دن میں اصل میں بہت پورا دن ہی ان دنوں ویست تھی نا مجھے
مجھے لیکن ان لوگوں نے کال نہیں کیا
آپ نے کیا اس پہ یہ
ہاں کیا نا آپ نے تو کر کی دیا
نہیں میں کہہ رہی ہوں آپ نے ہاں لیکن وہ تو ہو گیا ویٹ کرو مجھے ایک تو کسی کا ریفرل تھا مطلب مجھے کوئی تھی جو مجھے جاننے والی تھی اس نے میرا ریفرل ایک ریفرل فارم ملتا ہے ان کو وہ ریفرل فارم بارتے ہے ٹھیک ہے تو پھر کیا کرتے اس کے بعد بھی مجھے دو ہفتے بعد کال آیا سوچو ریفرل کا وہ دو ہفتے بعد دیکھتے
ہ
اس کا کیا دیکھیں گے جو خود ہی ہوتا ہوگا ٹائم لگ جائے گا تب تک مجھے لگتا ہے ڈگری وغیرہ بھی تمہاری ختم تو نہیں ابھی تو تمیں نہیں تب تک نہیں تب تک نہیں اس سے پہلے ہی ہو جائے گا مطلب
آپ کچ زیاد بول رہ کیا ان توندےسلرا
نہیں مری کہنے کامات تھوڑا ٹائم لگ جائے گا لیکن پھر تمہیں ٹائم ہونا چاہیے مجھے بولو جب تم یونیورسٹی جاتی ہو نا اگر تمہیں یہ پلان تھا نا تم پھر پہلے ہی بولنا تھا پھر تمہیں یونیورسٹی سے پہلے مطلب آف ہونے سے پلے پہلے یہ چیزیں کرنی تھی نا تاکہ جب تک سارا انٹرویو پروسیس ہو مجھے انٹرویو پروسیس میں بھی ایک ہفتےہ
مجھے متب پتا تھی کچھ ایسا اس کی جانکاری نہیں تھی نا مجھے اچانک سے ایسب پتتا چلتا
ادھی بت تم کوئی بزنس کرو تم کوئی بزنس کرو تم بھی بزنس والی چال ہے سمجھو میری بات تم کر سکتی ہو بزنس تم نے وہرسے والا بزنس بھی تو کیا تھا
میں تو سارے بزنس کر لوں بس مجھے اب یہ ڈگری کاٹ ایسے نہیں میرے گلے لٹک یہ ختم ہو جائے میں آزاد ہوتی
تم تو کہہ رہی ہو مجھے ماسٹرس بھی کرنا ہے
نہیں میں بول رہی ہوں ابھی ن تو وہ مجھے پورا پتا ہے پہلے یہ بلائی ختم ہو جائے
پھر تانگ ہو جاتے ہیں کیا لگا تمہیں کیا فوڈ ٹیک مشکل ہے
اور کیا بیٹ ہے کیا نا اس میں انجینئرنگ ہی ہے نا انجینئرنگ مشکل ہوتی ہے ہوتا سیدھے والا کورس مشکل نہیں ہوتا
مجھے لگتا ہے انجینئرنگ میں بندھہ ختم ہو جا اور انجینئرنگ نہیں جے آپ کو ڈگری تو مل جاتی ہے کام کی ہے کسی کی ہونی ہوتی نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے اس پورے ان چار سالو پہ بندھا بچارا ختم ہوتا ہے اس کی آتما مار گئی ہوتی ہے لیکن پھر اس کو بگڑ وہ تو وہ میں ڈٹ رہی ہار وہ کیا تم انجینئر بنے ہو اگر تمہارا دمای سنتلن ٹھیک ہے مجھے لگتے سارے انجینئر آتے کریک ہوتے ہیں مطلب کا دماغ آتا تو ویسے خراب ہو
میرا تو پورا ہی تھا پہلے سے ہیج لینگ کر کے اور ہو گیا
ہاں یہ تو ہے باقی دوستوں کا کیا پلان ہے کیا کریں گے وہ بی ٹیک کے بعد
کین دوستوں کا
جو بھی تمہارے دوست ہیں
وہ بچارے مجھ سے بھی گئے گزرے
وہ سب چھوڑو نا لیکن میں تمہیں ایک چیز بولوں گی نا پہلی ڈس سائڈ کرنا کیااہ کرنا مطلب اگر تیں بزنس کرنا نا تو شروع ساتھ ہی شرو کرنا مطب اگر ت میںیں ایگزام ختم ہوا توگز کے سات ہی شروع
مجھے ہے نا میں تو کر رہی ہوں نا خزاب ٹراولس کے ساتھ بزنس
م کیا بزنس کر رہی ت
ٹریاول ایجنسی کا نا تو اب وہی آگے پھر اچھے سے کروں گی وہ بڑا ہوں گے
یہ بھی ہو سکتا ہے تم اپنی بھی کوئی ٹریول ایجنسی کھول سکتی ہو اگر تمہیں اس چیز کا ہے
ہاں مجھے میں ابھی پہلے سیکھ رہی ہوں نا مطلب میں نے بہت سیکھا تو جب تک مجھے وہ اچھے سے د آئے گا نا سارا
ہوں
اس کا یہ بنوں پھر جا کے نا اپنی کھولوں گی
تم ایسے بھی کر سکتی ہو مطلب جب اب تمہیں ایکسپییرئنس آئے گا نا تم ایک دو ٹریول ایجنسیز کے ساتھ اور کام کر سکتے ہو اس سے تو میں تھوڑا زیادہ ایکسپیریئنس آئے گا مطلب کوئی جانے والا نہیں ہوتا وہاں مطلب کوئی ہوٹل والے جن کی ہوتی ہے کوئی ٹریول ایجنسی وغیرہ وہاں کام کر سکتی اس سے تومہیں تھوڑا زیادہ ایکسپوجر ملے گا یہ تو ہے کہ کہ تم گھر بیٹھے کر رہے ہو نا وہ جب تم وہاں جاؤ گی وہاں تم زیادہ چیزیں سیکھو گی لیکن
یہی میرے دوست گ نا میرا جو دوست ہے جہان سے اس کی ہے نا تو وہ اور میں کر رہے تو اگر میری کبھی غلطی ہوتی ہے وہ بےچارہ میری غلطیوں پہ پردہ کرتا ہے
ہاں وہ تو ہے وہ چیز تم ہاں مطلب سیکھو گے تو تم لوگ لیکن بہت ہے اس چیز سے نا مطلب بوچھ لیتے ہاں لیکن پتا ہے موسٹلی لیکن تم لوگوں کا یہ والا
ارے تمہیں پ میں نے ایک نیوز خبر سنی نا
میرا جو پچھلا والا تھا نا
ہاں
وہ جا رہا ہے کہیں اور تم امیجن نہیں کرو گی تم اسٹریس میں آؤ گی زیا آ رہت پہ
سجا ہے ہمیں اج تک فرلہد بجاج نہیں کرنا چاہیے کسی کو تو شرم نہیں آتی ہے کیا پت نہ پت اس نے اللہ تعی سے معافی مانگی ہے ان چیزوں کی
اس کو اس کو بڑی بیماری پڑنی چاہی م سب مجھے وہ دن کبھی نہیں بھول گا تومیں پتا بھی نہیں میرے سے تک کیا ہوگا
ابھی ب لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں تم کیا ایکسپیکٹ کرتی ہو کوئی تمہارے لیے یہ بچھائے گا ریڈ کارپیٹ بچ چھائے گا
نئی رینت پچھ چلو برا بھی کرنا ہے تو برے کی لیول بھی تھوڑی کم رکھونا اتنا برا کون کرتا ہے یہ کچھ زیادہ ب میں نے بولا برے کی بھی لیول ہوتی نہیں کچھ زیادہ برا نہیں تھا
اب کیا کر سکتے اب غلط تمہاری بھی غلطی تھی اگر اس چیز میں پڑھتی ہی نہیں اور پہلے ہی ہوش آ جاتا تو میں تو ہمیشہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی میں تو میں سچ بولوں گی میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کروں گی
تمہاری بھی اتنی ہی غالطی ہے جتنی اس کی غالطی ہے انفیکٹ پتا ہے میںحبت میں ایک بات بتاؤں اس تم سے زیادہ اس سے زیادہ غلطی تمہاری ہے کیونکہ اس کو تو مطلب اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا ابول تو ایک تو وہ لڑک ہے کیک تو اب میں یہ نہیں کہہ رہی لڑا لڑکی میں ڈفرنس نہیں کر رہی ہوں لیکن جس معاشرے میں جس سوسائٹی میں ہم لوگ رہتے ہیں نا اس حساب سے مطلب سچویشنز ایسی ہوتی ہے مطلب جو بھی چاہے جو بھی ہوناا مطلب وہ کہتے نا تربوزا چھورے پہ گرے ہے چھورا تربوزے پہ گرے کاٹنا تربوزے کو ہی ہے وہ وہی والی سچویشن ہو گئے اور پلس وہ جو چیزیں کرتا تھا مطلب جو بھی چیز ہے وہ کرتا تھا وہ تو اس حساب سے تم کہاں اس سے نارمل انسانوں والا بہیوئر ایکسپیکٹ کر سکتی ہو تمہارے پاس تو اکل تھی نا تم تو نارمل ہوش میں ہوتی تھی نا تم تو کوئی صی ڈسیزن لے سکتا
مجھے سمجھ ہی نہیں میں اپنے یہاں پہ بھی تھوک ت مجھے کو کیا ہو گیا تھا اب دماغ کو
ان چیزوں سے عقل آتی ہے نا یہ اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی نا انسان نہیں سیکھے گا بھ کبھی انسان بولتے نا دیکھو میں اتنی اتنی چیزیں سے گزرا کیوں گزرا لیکن پھر ایک پوائنٹ آتا کو سمجھ آتی ہے کہ مطلب ایسا کیوں ہوا مطلب اگر وہ بھی نہیں ہوتا نا انسان ہی سیکھے گا چلو پھر ٹھیک ہے ہوتی ہے تم سے بات ٹھیک ہے چلو اللہ حافظ
اب اورے کال کریں گے بھی آئے گ نا اورے
اوکے بائے